ہلو
ہلو
ہلو جی الحمد للہ بہت پری آواز رہ ہے السلام علیکم
جی
اور الحمد للہ خیریے سے آپس میں
جی بالکل میں بھی تھکوں اللہ کا شکر ہے
جی بالکل
آج ہم کس موضع پہ گفتگو کریں گے
جی ہم آج فلمیں اور کتابوں کے مطالعے سے بات کریں گے
جی بالکل آپ نے بہت اچھا موجوع اٹھاائے ہے اور ہمیں اس موضوع کے بارے میں زیادہ تیں پت ہے
نہیں نہیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی یارہیں م میں فلمیں دیکھنا اور کتابیں پڑھنا ان دونوں کا کچھ تھوڑا بہت مقابلہ کر کے دیکھیں گے
جی بالکل ہ جی تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ م مووی یعنی فلمیں اور کتابوں میں بنیادی فرق کیا ہے
جی دیکھیے فلمیں کہانی کو تصاویروں اور آواز کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے جبک کتابوں میں نا کہانیاں الفاظ کے ذریعے بیان کی جاتی ہے اور جو اپنے تصور سے مناظر بنتا ہے ہے نا کتابیں جب ہم پڑھتے تین تو ان کا خیال ہمارے ذہن میں چلتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ہم ان کی تصویریں بنا لیتی ہیں
جی جی بالکل ابھی ہم جتنی بھی جو فلمیں ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں بس جاتی ہیں پیر منے ہمیں یہ وہ کافی لمبے سمے تک یاد بھی رہتی ہیں جی بالکل
جی
ہم آپ سے یہ پوچھ رہتے تھے جیسے آج کل موویز کو دیکھ لائک مووی یعنی فلموں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ ایک
اور دیکھیے کیونکہ ج فلمیں دکھ کھانا دیکھنا آسان دیکھیے جو فلمیں ہوتی ہے نا ان کو دیکھنا آس آسان اور دلچسپ ہوتا ہے کم وقت میں پوری کہانی سمجھ آ جاتی ہے اور دیکھنے والے کو تفریح بھی مل جاتی ہے
جی بالکل الکل موی مووی دیکھنے سے کیا فائدے ہیں
جی دیکھیے مووی دیکھنے سے تو بہت فائدے ہیں فلموں سے تفریح ملتی ہے مختلف تیزاد کتنا مختلف تہذیبوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے ہے نا اور کچھ جو فلم بھی ان میں تعلیمی پیغام بھی دیتی ہے دیکھیے جو ایک الفاظ جو میں نے سنا اس میں ہم محسوس کرتے ہیں مختلف تہذیبیں ہے نا میں نے بتایا نا وہ رسمی رواازیں وہ ان کے طور طریقے چھوٹیے چھوٹے کنبوں کو بھی لے کے فلمیں بنائی جاتی ہے کہ کس کنبے میں کیا رسم ہوتی ہے کس کنبوں میں کیا رسم چلتی ہے شادی سے تعلقات رکھتے ہوئے یا کسی تہوار کو رکھ ہو تو یہ ساری چیزوں پر ہمیں ان کو کو نالج ملتا ہے اور جو علم میں اضافہ ملتا ہے کیا ہمیں لوگوں کی تہذیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا
جی جی جی بالکل میرا میں آپ آ سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہیں کی جیس سے آپ نے ہمیں ب کہ مووی دیکھنے کے کئی فائدے ہیں تو آپ کتابیں پڑھنے کے کیا فائدے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں
ا دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی فلمیں دیککھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہے نا ذریعے بن سکتی ہے کیا مطلب کہنا کیا چاہتی ہے آپ کہ فلم میں سیکھنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے کیا ہے نا جی ہا بالکل کسی کے اوپر ڈاکومینٹری بنتی ہے تعلیم کے اوپر بنتی ہے ہے نا کسی کی جد و جہد کوئی اپنی مقام کو حاصل کرتا ہے کھلاڑی کو لے لو یا کسی اور کو لے لو تو تاریخی پ بنتی ہے واقعات جو تاریخی ہوتی ہے نا ا مطلب جو بھی اتہاسوں میں کافی چیزیں پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے پڑھنے کو ملتی ہے وہ چیزیں ہم فلموں میں دیکھ ٹھیک ہے وہ جو بخوبی فلمیں ان کو نچوڑ کر جس کردار کو وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے تو ہم اسے یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہی صحیح ہے ہے نا کسی طلباء کا جدوجہد دیکھتے ہیں کیوں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کیوں اپنی زندگی میں کتنی مشکلات سے گزر کے اس نے اپنے علم کو حاصل کیا اپنی تعلیم کو حاصل یا ایک کھلاڑی اسے نئی چیز کو حاصل کرنا اپنے مقام تک جانا تو اس کا جو شروع سے لے کے آخری تک کا جو جدوجہد ہوتا ہے وہ اس کو وہ بخوبی اس میں بیان کرتی ہے فلمیں جی
جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی فلمیں ہوتی ہیں جس میں جد و زہد کرتے ہیں تعلیم کے لیے تو ہم آپ کو ایک ایک مووی ہم اپنی یہاں سے آپ کو بتانا چاہیں گے ایک مووی ہے سپر تھرٹی کر کے اس میں ان میں جو بچوں کا اور جو ان کے استاد ہیں ان کے کا جو وہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دونوں نے مشقت کی ہے اپنے علم کو پانے کے لیے آ میں تعلیم کو پانے کے لیے تو انہوں نے اور اپنے دونوں نے ایک دوسرے کا وہ کیا ہے تاکہ وہ دونوں اپنی منزل پہ پہنچ پائے
جی بالکل انہوں نے ایک دوسرے کو فول نے پوری طرح سے مدد فرمائی ہے کہ ہم ایک جی بالکل کہ ہم اپنے مقام تک آسانی سے پہنچ سکیں بالکل میں یہ تو بتا رہی ہوں کہ جو فلموں کے ذریعے آ آسانی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں
جی ہمیں اس سے کافی کچھ سیکھنے بھی مل ہیں پھر وہ ہم اپنی زندگی میں اس کو بھی کر سکتے ہیں
جی بالکل عمل میں لا سکتے ہیں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو ہم بھی اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں
جی ا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نہیں بتا تا کہ کتابیں پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں
جی بالکل بالکل میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے زبان بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے لفظوں کا ذخیرہ بن بنتا ہے بہت سارے ہمارے پاس میں کیا ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم سوچنے کہ جن کی کمزوری ہوتی ہے کیا ہم ایک ٹاپک پہ سوچ نہیں سکتے ایک موضوع پہ تو وہ ہماری صلاحیت کو بڑھاتا ہےوں
جی موویز اور مووی یعنی فلم اور کتابیں میں سے زیادہ علم کس سے ملتا ہے
اور جی عام طور پر تو بک سے زیادہ تفصیلی علم ملتا ہے کیونکہ ان میں نا ہر موضوع کو گہرائی سے بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں ہم کسی کے اگر اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی باریک باریک چیزوں کے بارے میں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بخوبی گہرائی کے ساتھ میں بتایا جاتا ہے
جی بالکل ا آپ کو کیا لگتا ہے یہ موویز کتابوں کی جگہ لے پائے گی فلموں کی کتابوں کی جگہ لے پائے گی فلمیں
نہیں بالکل بھی نہیں کیونکہ جو فلمیں ہیں اور کتابیں ہیں دونوں کی اپنی اہمیت ہے دیکھیے جو فلمیں ہوتی ہے تفریح اور جلدی سمجھانے کا ذریعہ بنتی ہے ٹھیک ہے اھا کی جو بکس جو تابیں ہوتی ہے وہ گہری سمجھ پیدا کرتی ہے کتابیں کیا ہے ہمیں سوچی کہ حکومت کو بڑھاتی ہے اور ہمیں مطلب ہر ایک موضوع کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے
ہاں جی کیا کتابیں پڑھنے سے ذہنی صلالاحتوں میں اضافہ ہوتا ہے
جی ہاں بالکل کتابیں پڑھنے سے توجہ یادداشت اور جو تجزیہ کرنے کی جو صلاحیت بہتر ہوتی ہے اس میں
جی بالکل ہمیں لگتا ہے نا کہ موویز جو فلمیں ہوتی ہے وہ کافی وقت بچاتی ہے
ہاں جی ہاں بالکل ایک لمبی کتاب کو پڑھنے میں نا ہمیں کئی دن لگ سکتے جبک اسی کار جی اورج کی اسی کہانی کی نا مووی چند گھنٹوں میں نا دیکھی جا سکتی ہے جی
ہمیں اصل ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے ج کہ جو مویز ہو تی فلمیں ہوتی ہے وہ وقت بچاتی ہے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ م میز ہمیشہ کتاب کی کہانی کو مکمل طور پہ نہیں دکھاتی ہے
نہیں
جی بالکل ہمیں بھی ایسا لگتا ہے اس لیے کہ ہمارا کافی وقت بچ جاتا ہے
بس جاتا ہے اور ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی تفصیلیات ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے نا کتابیں پڑھنا لمبا ہو جاتا ہے
ہ اکثر مووی میں کہانی کے کچھ حصے چھوڑ دیے جاتے ہیں
جی بالکل چھوڑ دیے جاتے ہیں اور جبک کتابوں میں تفصیل موجود ہوتی ہے
ہ جی بالکل درست آپ نے جی اگر جیسے ابھی آج کل کے آج کل کے دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اگر کسی شخص کے شخص کے پاس وقت کم ہو تو اس کے لیے کیا بہتر ہے کتابیں یا فلمیں
جی دیکھو ہم دیکھا جائے تو اگر دونوں بھی اگر کسی شخص اس کے پاس وقت کی کمی ہے تو اس کے لیے اس کے لیے مووی دیکھنا مناسب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر گہری معلومات اور بہتر سمجھنا چاہیے تو اسے کتابوں کو پڑھنا بہتر سمجھا جائے گا اس کے لیے جی تو میں تو دیکھو میں دونوں میں جو نتیجہ نکلتا ہے نا دونوں کا کہ بھائی ہماری نظر میں میری نظر میں دونوں بکس اور کتا جو فلمیں ہیں دونوں برابر ہیں
دونوں کی اہمیت برابر ہے
برابر ہے بالکل ہم نے اگر اس موضوع پہ میں دیکھنا چاہوں تو دونوں کی اہمیت میرے نظر میں برابر ہے فلمیں فلم اپنی جگہ بہتر ہے کتابیں اپنی جگہ بہتر ہے دونوں میں ذکر ہوتا ہے کسی میں تفصیل سے ہوتا ہے کسی میں ادھورا ہوتا ہے مطلب کم سمے میں ہمیں پوری موٹی موٹی جانکاریاں حاصل ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اپنے کو جو بھی جانکاری حاصل ہوتی ہے تو وہ فلموں سے ہوتی ہے اگر ہمیں گہرائی سے جاننا ہو تو وہ ہمیں کتابوں سے میں ملتی ہے جی بہش
ج جی جی شکریہ آپ نے کافی جی بالکل آپ نے کافی م اچھا موجود ہے جی بالکل دھیان رکھیے گ آپ نے
کیا رہ اوکے اللہ حافظ
یس